ہلکم
وعلیکم السلام ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا اور سنائیں کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہوں اس آپ کیا کر رہے ہو
جی ابھی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آرام فرما رہے ہیں
ٹھیک
مرب بہت شکر اللہ کا آپ ہی سنائیے آج کیسا موسم تھا
آج تو بڑھیا موسم تھا بیچ بیچ میں بارش بھی پڑ رہی تھی
بارش بھی پڑ رہی تھی
ہاں بارش بھی پڑ رہی تھی بیچ بیچ میں بارش پڑ رہی تھی اور پھر تین بجے کے بعد دھوپ نکلی اچھی تیز دھوپ تھی پھر تین بجے کے بعد
چلو تو پھر ٹھیک ہے یہاں ہمارے یہاں بھی صبح بادل تھے لیکن بارش تو نہیں آئی لیکن اچھا موسم تھا
جی اور ب
اور سناائی بس شکر اللہ کبھی بیٹھا ہی ہوا تھا کہ میں نے بھائی کو کال کر لو اور خبر پوچھ لوں کہ کیسے ہو
جی
ہاں میں بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ کچھ آرڈر کروں یا کچھ منگوا لوں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی انٹرنیٹ سےچھ منگوا لو یا مطلب آن لائن شاپنگ بازار جا کے خرید لو آپ کو کیا لگتا ہے
میرے حساب سے آپ بازار جا کے ہی خرید لے ہ
پیشے کو تو ہے کچھ مسئلہ ہوتا ہے لگتا ہے مطلب آن لائن شاپنگ میں نقصانات ہے یا اوراں آف لائن شاپنگ زیادہ بہتر ہے
دیکھیے آف لائن شاپنگ میں آپ کیا کرتے ہیں آف لائن شاپنگ میں آپ دیکھتے ہیں خود سے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے پروڈکٹ اگر اچھا نہیں ہوا پھٹا ہوا ہے تو آپ وہی پر دے سکتے ہیں واپس اس کو آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پروڈکٹ پھٹا ہوا یا ٹوٹا ہوا آ جائے
اس میں کیا ہے اگر آپ واپس کرو گے اس کو تو اس میں تو پہلے ہی تین چار دن لگ جائیں گے واپس آنے میں اور اگر آپ پہلے آڈر کرتے ہو پھر آتے دو تین چار دن کے بعد آڈر آتا ہے پھر واپس لانے میں دو تین دن اس میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ
جی بک سک تو جی بے شک تو صحیح بات فرمائی آپ نے دیکھی میں نے بھی آج سے دو چار دن پہلے آڈر کیا تھا اس کو ابھی لگ رہے ہیں وہ دھا رہا ہے کہ ابھی بھی سات آٹھ دن لگ جائیں گے تو میرے حساب سے کول بل بارہ تیرہ دن لگ جائیں گے اسے
جی
پھر تو وہ ایک مسلب بارہ تیرہ دن سبر کرنا اور اس کے بعد یہ بھی مسئلہ رہتا ہے اگر ٹھیک ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا تو پھر واپس لے جانا ہے انہیں ان میں بھی ٹائم لگے گا پھر پیسے آنے میں بھی ٹائم لگے گا تو پھر اس وقت ضائع ہی ہوگا وہ تو ہے آپ نے یہ بہترین بات فرمائی
جی وہی بات میں بھی بول رہا ہوں نا یہ اس میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ اور پروڈکٹ کبھی کبھی اچھا آتا ہے ورنہ کبھی تو ایسا پروڈکٹ آتا ہے سارے پیسے برباد ہو جاتے ہیں
جی بشا یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی پچھلے سال میں نے ایک جوتا خریدا تھا جو فوٹو پہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت مہنگا ہوگا لیکن اس کی ریٹ اچھی تھی سستا نہیں ہم کہہ سکتے لیکن ٹھیک ٹھاک تھی مجھے لگا کہ یہ سب اس سے مہنگا جو ہوگا اب کچھ ڈسکاؤنٹ وسکانٹ چل رہا ہوگ تو اس لیے اچھا ہے لیکن جب آیا تو میرے حساب سے اس کو دس دن نہیں نکلی
جی وہی میں بھی بول رہا ہوں نا آپ آف لائن شاپنگ میں ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دے سکتے ہیں کہ کیسا پروڈکٹ ہے
اس میں ہوتا ہے ایک تو یہ پہلے دکھاتے ہی اچھا ہے وہ ہے یہ ہے پھر نکلتا ہے پھر اچھا پروڈکٹ نہیں نکلتا وہ پیسے برباد ہو جاتے ہیں
ہاں کبھی کبار نکل جاتا ہے جیسے کہ میں نے ہاں آج سے دو سال پہلے ایک بیگ اپنے لیے خریدا تھا تو وہ اچھا بیگ تھا بیگ تو سستا اور اوپر سے اچھا بھی وہ ابھی بھی چل رہا ہے
ٹھیک اور بتائیے
بس شکر اللہ کا اور سنائیے آپ کیا کر رہے ہو
جی ابھی بیٹھا ہی ہوں
چلو ٹھیک ہے
اور کھانا کھایا آپ نے
جی ابھی نہیں کھایا ابھی کھائیں گے دس پندرہ منٹ کے بعد
ٹھیک ہے اور بتائیے
بس میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کو آج لگتا ہے کہ جو ہے ہمارے پاس موبائل فون ہو گیا یا انٹرنیٹ ہو گیا اس کا آج کل کل ہم غلط استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے بنا تھا جس کے لیے ہمارے پاس آیا تھا یہ تو ہماری سہولیات کے لیے یہ تو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ تو ہمارے مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے بنا تھا لیکن ہم تو اسے ایک تو وقت ضائع کر رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں جو اس سے پیسہ ضائع کر رہے مطلب وہ اس میں بھی جوا کھیل رہے ہیں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
جی آپ کو کیا لگتا ہے
جی میرے حساب سے آپ کی بات سچ ہے کہ ہم لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں فون کا جو آج کل کے نوجوان ہے وہ جوا کھیلتے ہیں اس فون میں یہ بالکل غلط بات ہے جو فون ہمارے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز بنی تھی یہ موبائل فون لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے
ایک کہ نہیں
جی بےشک یہ تو صحیح بات فرمائی آپ نے یہاں یہ تو صحیح بات ہے
اور
ہاں ہمیں تو چاہیے کہ اس فون کا ہو گیا یا انٹرنیٹ کو ہوگا ہو گیا اس کا اچھا استعمال کرے تاکہ یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں اس کام میں شامل ہو
جی جی
اور میرے حساب سے ہمیں وقت اپنی زندگی میں وقت کی پابندی رکھنی چاہیے
جی صحی فرمایا آپ نے
جس کے پاس وقت کی پابندی ہے وہی ہر کوئی کام کر سکتا ہے وہی ہر کوئی کام اپنے وقت پر کر سکتا ہے چاہے وہ کھانا ہو گیا پینا ہو گیا پڑھنا ہو گیا یا سونا ہو گیا چونکہ آج کل ہماری زندگی میں پڑھنا سونا یا کھانا ایک اہم رول ادا کرتا ہے جس نے ان کو ایک اچھے وقت دیا ان کو سونے کے لیے اپنا وقت دے دیا یا پڑھنے کے لیے تو آنے والی زندگی میں اسے بہت ساری سہوولت ہوتی ہے یا وہ بیماریوں کا زیادہ شکار نہیں ہوتا جو اچھیز سے سے ہوتا ہے آپ کو پتتا ہی ہوگا کیا آج کل تو ہمارے نوجوان رات کے ایک ایک دو دو بجے سوتے ہیں پھر صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں بتاتی ہے کہ وہ کتنا سوئے ہیں
جی جی بات تو سچ ہے آپ کی
ہاں ہمیں تو چاہیے وقت کی پابندی کری
ہاں
وقت تو ایک ایسی چیز ہے جو انمول ہے مطلب اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے دیکھیے اگر پیسہ ہو گیا نوکری ہو گئی اور بہت سارے بہت ساریے کیسوں میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحت بھی واپس آ سکتی ہے پیسہ بھی آ سکتا ہے کرسیاں بھی آ سکتی ہے مطلب نوکری بھی آ سکتی ہے اور کبھی کبھار صحت بھی آ سکتی ہے لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اگر ہم بے شمار دولت خرچ کر دیں گے فنا کر دیں گے لیکن یہ آنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے
جی یہ صحی فرمایا آپ نے
آپ کو کیا لگتا ہے وقت کے بارے میں
جی میرے حساب سے دیکھے اگر ہم وقت کی پابندی کریں گے دیکھے اگر ایک نوجوان صبح چھ بجے اٹھتے ہے رات کو تین بجے تک جگا ہوا ہے فون چلا رہا ہے پھر صبح چھ یہ چھ بجے سات بجے اٹھتا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ٹائم پر سوئے اپنے آپ کو وقت دے سونے کے لیے ورنہ کیا ہوتا ہے صحت کی وہ خراب ہی ہو جاتی ہے پھر ان کو نہیں لگتا جوانی میں نہیں لگتا ہے یہ یہ ہونا یہ فون چلانا ٹائم ضائع کرنا ہے نا
ج بےشک وہتا ہے
ہاں یہ پھر آگے آگے دکھتا ہے میں نے کتنا وقت برباد کیا ہے میں نے کتنا ٹائم ضائع کیا ہے یہ آگے لگتا ہے ہمیں چاہیے کہ وقت پر وقت کی پابندی کرے
ہاں وہ تو ہے ہاں وہ تو صحی بات ہے
ہاں
دیکھیے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے وقت نے وقت نے ان کی قدر کی ہے
جی جی
اگر طلبا کی بات کریں تو جب ان کا اگزامات ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ دو مہینے ڈیھ مہینے اس وقت کی اگر قدر کرتے ہیں پڑھائی میں لگا دیتے ہیں یا اور زیادہ کھیل کود کرتے ہیں لیکن زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں دیتے ہیں یا کچھ سیکھنے میں دیتے ہیں تو ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں
جی
ہو سکتے ہیں مطلب ہو بھی جاتے ہیں ان شاء اللہ اللہ ان کو کامیاب کرے
ہاں
لیکن جو اپنے وقت ایگزام سے پہلے یا امتحان سے پہلے ایسی گواہ دیتا ہے کھیل کود میں زیادہ تر اپنا وقت ضائع کرتا ہے یا فون چلانے میں ہو گیا یا اور کوئی فضول چیزیں چیزوں میں برباد کرتا ہے تو ان کا نتیجہ کچھ الگ ہوتا ہے
جی
تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وقت کی قدر کرے جس نےے وقت کی قدر کی وقت نے اس کی قدر کی تو ہمیں یہ لے کے چلنا پڑتا ہے
ہاں بائی یہ صحی بات کی آپ نے
اور میرے حساب سے جو وقت کی سب سے بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ایک ہے دیکھیے یہ غریب کے لیے بیس گھنٹے نہیں ہے یا امیر کے لیے پچیس گھنٹے نہیں ہے یا تو امیر کو پیسوں سے ایک گھنٹے یا تو گھنٹے نہیں علاوہ مل سکتے ہیں یا غریب سے غریبی کی غریبی ہونے کے لیے اس سے دو گھنٹے چھینے جاتے ہیں لگ بھگ ہر کسی کے پاس ایک جیسا وقت ہوتا ہے جیسا امیر خرچ کرے گا ویسا غریب خرچ کرے گا یہ ج ان پہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہ اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ کچھ الگ ہوتا ہے وہ مطلب فضول چیزوں میں صرف کرتے ہیں اپنا وقت تو کچھ انجام الگ ہوتا ہے
جی
ہاں آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کہ آپ بھی وقت کی پابندی کریں اور ہم بھی کریں تاکہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو
ہو سکے جی صحیح بات ہے
جی بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ نے چاہا تو آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ
اللہ حافظ